ہلو ہلو السلام علیکم ہلو
ہیلو
ہلو السلام علیکم
ہی
آواز آ رہی ہے ابھی
ہاں ابھی آ رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام
اورفت
خریت
الحمد للہ اری آواز
ہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے
اچھا اور کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہو گیا آپ کا
الحمد للہ ہو گیا کیا بنائے تھے آپ
ہم نے ایسے ہی دال گوشت بنایا تھا ساتھ میں آم بھی تھا
اچھا ہمارے یہاں بھی گوشت چاول آم اور پپایا تھا
ا ہ ٹھیک ہے پپیتا بھی چکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ
کس کے لیئے
چکھنے چکھنے کے لیئے پپیتے
ارے نہیں ایسے ہی کاٹ کے رکھ لیے تھے
اچھا اچھا
ہاں
پپیتا صبح میں کھانا بہت مفید ہے صحت کے لیئے
اچھا
ہوں
وہ صحت کے لئے نہیں وہ پیٹ کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے
ہوں
اور جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل جو آپ ایگزام کو لے کے گئے تھے اپنی لڑکی کو تو اس کا تبصرہ کیا رہا اگزام اچھا گیا یا نہ گیا کون سا اچھا کون سا پیپر اچھا
جو پہلے ہوا تھا امتحان اس سے تھوڑا مشکل ہی بتا رہے تھے سارے بچے
وا اوکے
ہاں جو بھی باہر نکل رہے تھے سب بول ہی رہے تھے کہ مشکل تھا پہلی بار سے مشکل تھا مشکل تھا ایسے ہی بتا رہے تھے
اچھا
ادھر بھی وہی حالت تھی
اچھا
ہوں
مگر یہاں کے جو بچے بتا رہے تھے تھے کہ وہ بیالوجی بہت ایزی تھا بیالوجی کو چھوڑ کے ب جو بھی بھی ا وہ
دوسری جو علم طبیات تھا وہ بہت ہی مشکل تھا آدھا آدھا سف کا ایک ایک سوال رکھ گیا تھا جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا
اچھ اچھا
کو ایک منٹ میں حل کرنا بہت ہی ن ممکن کے برابر ہ سارا وقت اس علم طبییات میں ہی چلا گ
چلا گیا ہاں وہ ظاہر سی بات ہے آپ پہلے ہی اس کا انفارمیشن بھی دیا گیا تھا تھا کہ پہلی بار اگر مشکل کل ہی آئے گا بول کے
ہوں
ہے بچے کیا بتا رہے تھے
وہی بتا رہے تھے مشکل تھا بول مشکل آسان کی بات نہیں ہے تیاری پوری کرنی چاہیے تھی جب تیاری میں کمی رہ جاتی ہے تو ایے مشکل تھا آسان تھا ایسی باتیں آتے ہی رہتی ہیں جب تیاری مکمل ہوگی تو سب کچھ آسان ہی لگے گا
وہ تو ہے بالکل صحی ہے مگر جو پہلے جو پیپر دیا تھا نا تو وہ آسان ہو گیا تو یہ مشکل تو لگے گی اس کو کمپیئر کرتے کہ ہی بولتے ہیں نا
ہاں
وہ بھی ہے
اس حساب سے اس بار کا تھوڑا مشکل کل ہی بتا رہے تھے سار
اور
اور رات بھر وہی
چرچا چل رہا تھا اچھا
گی گوگل میں دیکھو ادھر دیکھو ادھر دھو آی خبریں ہیں دیکھ دیکھ کے یسا وہی بول رہے تھے آپ کو کیا پتا چلا
مجھے کچھ نہیں پتا چلا نہیں کوئی کہیں سے بھی کچھ انفارمیشن نہیں ملا
اچھا بہت سارے بچے اس بار غیر حاضر بھی تھے
اچھا وہ بھی ہوا کیا
ہاں پوری کلاس میں ہاں نہیں سب تھوڑی دیر ہو گئی نا اس لیے وہ سارے بچے دوسرے دوسرے کورس
کس میں جا کے جم گئے ہو بھروسہ اٹھا کے چلو اس کوئی انتظار کیوں کریں کوئی اور رستہ
کوئی اور راستہ دیکھ لیں بول کے ایسے ہی چلے گئے سارے ایک ایک کلاس میں آدھے آدھے بچے غیر حاضر تھے صرف نمبر لکھا تھا کھ پیپر سوالات کا پرچا رکھ کے چھوڑ دیا تھا سارے بچے ایبزینٹ خیر حاضر ہی تھے ہ
مطلب پچاس فیصد نہیں آئے تھے
پچاس فیصد ہر کلاس میں پچاس فیصد غیر حاضر
اچھا اچھا اچھا
باریکی سے لیا گیا جیسے ہی ہم اندر جانے کے لیے آگے بڑھے تو تبھی سے کیا کہتے ہیں وہ ویڈیو پکڑ کی کہ پوری طرح سے ایس سب کو ہ انتظام بہت ہی کڑک تھا
اچھا
ہ
مگر جس جگہ کڑک کرنا ہے وہ نہیں کر رہے نا
وہام پہ چھوڑ کے ہاں بچوں کے ساتھ اس طرح کے انتظامات کریں گے تو کیا فائدہ رہ جائے گا اسی یہاں سے کوئی ایک لڑکی بھی بتا رہی تھی
آاں سے
بتا رہے اس جگہ آپ کو انتظام کرنا چاہیے وہاں پہ انتظام چھوڑ کے اب طلبہ طالبات کو اس طرح کا ٹائٹ انتظام کریں گے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا گ سر ہےاں صحیح بتا رہی تھی وہ لڑکی بہت اچھی لڑکی رہی تھی حجاب میں تھی بہت اچھا بول رہی تھی
اچھا اور دوسرا
بتائیے
چھوٹی لڑکی جا کے آئے اسکول کو ہلو ہلو
ہلو
ہلو ہاں آواز چلی گئی بولیے آپ ہاں بولیے بولیے اری مری
دو
ہیلو نہیں آ رہی میری یہ آواز آپ کو
آپ کے مشغولیات پوچھ رہی تھی
میرے تو بس چل رہا ہے اللہ کا فضل ہے
ہوں کہیں باہر آنا جانا نہیں ہوتا آپ کا
ہاں ہوتا ہے نا ابھی ابھی گھر کو آیا گھر کو آنے کے بعد میں آپ کو کال کر رہا ہوں صبح ص باہر ہی تھا
اچھا
ہلو
ہاں ہاں بت ت یہ سن ہی دے رہا ہے
ہمیں نہیں دے رہا ہے ہ ہق کیا اس میں لوڈس اسپیکر کا بھی کچھ آپشن نہیں ہے موسام الحمد للہ بہت اچھا موسم سما آج کال نہ ٹھنڈ ہے نہ بارش م نہ دھوپ ہے نہ گرمی ہے دھوپ بھی نہیں ہے مطلب ہلکی سی دھوپ ہے آ رہی ہے جا رہی ہے گرمی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ہوا بھی نہیں چل رہی ہے ہوں
ہ ادھر بھی وہی
موسم اچھا ہے ارے ارے ارے آپ نے موسم کا کیا پوچھ لیا کیا ہلکی سی بارش شروع ہو گئی
واہ اچھی بات ہے ہوں
ابھی ابھی آ رہا ہے بوندیں گر رہی ہیں ہاں
ادھر بھی دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے بت گ گرمی شدت کی ہے دھوپ دکھائی نہیں دے رہی ہے پر گرمی ہے ہوا تو بالکل پتا بھی نہیں ہل رہا ہے ادھر
او اچھا ہوا تو نہیں ہے ابھی ابھی ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے مگر بارش کا وہ جو رخ ہوتا ہے نا
ہاں وہ نہیں ہے تو پھر بارش نہیں آئے گی صرف چند دندیں گریں گی پھر ختم ہ اس سے گرمی اور بڑھ جاتی ہے
ہاں بے شک اور
اور بتائیے
ہ ہ ہ
ہمیں بھی کچھ باہر جانے کا کام تھا تو بس اسی گرمی کو دیکھ کے گھر میں بیٹھے
بیٹھے ہوئے ہیں
ہ چلو چار پانچ بجنے کے بعد تھوڑا بہت ایک دم ٹھنڈ پڑ گا تو
تب جائیں گے بالکل صحیح ہے
ایک گھر میں بیٹھ گئے
بالکل صحیح ہے
ہوں
ٹیک ہے اور کھانا وانا ہوگیا آپ کا
اور کچھ آپ کے مشغولیات
نہیں فارغ بیٹھے ہیں آج صبح سے کام کر کے ختم کر کے ابھی فارغ بیٹھے ہیں
اچھا اچھا دوست احباب نہیں آتے آپ کے گھر پہ کوئی ملنے ملانے کے لیے
ہاں سب مصروف ہیں نا ان اپنے اپنے کام پہ
ہوں
آج کل کچھ زیادہ ہی آنا جانا لگا ہے دوستوں کا
اچھا اچھا
وہ ہمارے دوست کے بھانجے کی شادی ہے ہمارے گھر کے قریب میں ہو رہی ہے تو سب بھی آتے ہیں دس سلام کر کے کے جاتے ہیں ہاں بالکل ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں م ٹال کر رہا ہوں پھر واپس
ٹھیک ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ